ہیلو السل علیکم
وعلیکم السلام
ہاں جی جی آپ ٹھیک
ہاں اپ ٹھیک اچھے سے
ہاں شکر اللہ کا آپ کے گھر پر سب ٹھیک ہے
جی شکر آپ بتائیں وہاں سب ٹھیک
ہاں شکر اللہ کا اور بتائیے کیا ہو رہا ہے کھانا کھایا
ہاں ہمارا ہو گیا آپ نے کھایا
نہیں نہیں اب بھی نہیں کھایا ہم تھوڑا نا لیٹ سے ہی کھاتے ہیں
اچھا ہاں
آپ بتائیے گرمی کا ہاں ہاں گرمی کا موسم ہے تو اس وجہ سے کھانے میں بھی دقت آ رہی ہے
ہاں ہاں اور ابھی تو تو بھی گرمیوں کی چھٹیاں اب چل رہی ہے لیکن فائدہ کیا اس کا بھی
امم امم کہیں جانا تھا گھومنے شومنے
ارے ابھی کہاں آپ گئے ویسے کہیں گھومنے پھر
نہیں ہم بھی نہیں گئے نہیں ملا ادھر بچوں کے ساتھ ان کی پڑھائی کے ساتھ تو اس وجہ سے کوئی پروگرام ہی نہیں بنا
ہاں اب تو آب تو فائدہ بھی نہیں اب بس دو دن بچے ہیں وہ بھی نکل جائیں گے
ہاں جی جی صحیح بات ہے آپ تو اسکول کی واپس تیا تیاری کر
ہاں ہاں اور سنائی
جی آپ کی پڑھائی کہاں پہنچی
بس چل رہی ہے وہ بھی کرنا پڑ رہا ہے کر رہے ہیں
ہاں ہاں اچھی بات ہے من لگا کے پڑھنا چاہیے
ہاں آپ کی بیٹی کس کلاس میں ہے
وہ تو ابھی فرسٹ میں ہے
ٹھیک ٹھیک چلو اچھی بات ہے اس کو بھی بہت ابھی پڑھنے ہے آگے
ہاں ہاں ابھی تو بہت آ گے ابھی تو بہت لمبا سفر ہے
ہاں بہت
انشاء اللہ میں سنا تھا آپ تو کچھ بوٹینکل ٹور پہ گئے تھے
ہاں بہت مطلب دور ہی گئے تھے ایک دو دن پہلے
ہاں تو کیا مقصد کیا تھا کیا کروانا تھا ادھر
بس ایسے ہی باٹنی کے ریلیٹڈ ہی ہمیں پلانٹس وغیرہ ٹریز وغیرہ دیکھنے تھے
ہ ہ اچھا اچھا مطلب پھول وغیرہ جو پیٹ پودے ہوتے ہیں
پھول ہاں پیڑ پودے جو ہوتے ہیں ان کے ہی بارے میں
ہمیں جانکاری لینی تھی
ہاں اور لی بھی بہت جانکاری ہمیں پہنچی بھی ان سے ہاں بہت قسم کے پھول ملے پیڑ ملے
اچھا اچھا صحیح او جس مقصد کے لیے گئے تھے تو وہ پورا ہو گیا
ہاں ہاں اصلی اپنا ہی مقصد کرنا ہے پورا اور کچھ نہیں
صحیت صحیت اچھی بات ہ اس سے ہمیں ماحول کا بھی پتا چلتا ہے پیڑ پودوں کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے اس سے ہمیں کیا فائ ملتے ہیں
جی ہاں اور اس سے اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ہوں کتنی اہمیت ہے
ہاں ہاں انا اج کل توسا دہ مطب ہوں تے اس سے تو ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے
ہاں یہاں کچھ پل کی خوشی کے لیے پوری زندگی خراب کرتے ہیں اپنی
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے اس لیے ہمیں سب کو کو اس کی جانکاری دینی چاہی کہ یہ کتنے ضروری ہے پیڑ کتنے ضروری ہے
ہم ہمیں کاٹنے نہیں چاہیے یہ ایک دو دن کے لیے ہم پھر کر اب آگے کا سوچنا چاہیے آگے بھی بچے ہیں جنریش ہ مطلب ایسے آگے آگے بڑھتی ہے زندگی
ہاں ہاں صحیح اس پہ تو ہماری پوری زندگی کیا بولتے
پڑی ہے ہمیں اس سے بہت کچھ ملتا ہے تازی ہوا ملتی ہے
اور کیا اھی یہی نہیں ہوں گے تو ہم زندہ کیسے رہیں گے
جی
صاف رکھنا چاہیے گندگی نہیں فھیل
ج وہی تو آج کل تو دیکھ رہے ہیں کتنی گندگی ہے چاروں اور ماحول پورا خراب ہوا ہے
کچرا ڈالتے ہیں جو پانی ہوتا ہے جیسے ندیاں ہیں ہمیں یہاں پہ
پھر اس سے ہمارے یہاں گھر کے بچے بیمار ہو جات ہم ہی صحت خراب
ہیں فر فهر یہ میں ڈالتے ہیں
اور اس سے ہمیں ہی بہت بڑا پھر نقصان ہو جاتا ہے
جٹھ سے پھر ماحول پہ اثر پڑتا ہے پانی پہ اثر پڑتا ہے
ہاں ہاں بہت بہت
اچھی بات ہے یہ باتیں سب تک پہنچنی چاہیے
ہم نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا ہم تک پہنچتی ہے ہم باقی تک
جی جی اور اور کیا آپ پڑھائی کر
جی پڑھائی بھی چل رہی ہے کر رہے ہیں اچھے سے ہی جا رہی ہے ابھی ہیلو ہیلو ہیلو
آواز آ رہی ہے میری
اب آ گئی پہلے نہیں آ رہی تھی
ہاں ہاں کچھ مسئلہ جیسے ہیں نیٹورک میں
ہاں ہاں یہ ہوتا ہے آج کل نیٹورک بھی صحیح نہیں اب بجلی بھی صحیح نہیں ہے ہیلو
صحیح صحیح یہ بھی یہ بھی ایک بہت بڑی مسئلہ ہے یہ نیٹورک کا
ہے نا آپ دیکھیے ابھی لائٹ چلی گئی ہماری یہاں کی کچھ نہ دکھائی دے رہا ہے نا کچھ
ہاں ہاں اوپر سے اتنی گرمی ا پوچھو مت گرمی نے بھی بے حال کر کے رکھ دیا
اور لائٹ جاتی ہے گرمی اچانک ہی بڑھ جاتی ہے ہاں بہت زیادہ
ان کو تو اس سمے سوچنا چاہیے نا اس ٹائم ایسیے لائٹ کو نہیں جانا چاہیے
ہاں ہاں لائٹ تو ہونی چاہیے اب آدھے گھنٹے کے لیے جائے تو وہ چلے گا لیکن اتنی گرمی میں رات کو
ابھی تو ہم پنکھے کے بغیر بھی نہیں رہ پائیں گے
ہاں ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا آگے
ہاں انشاء اللہ اچھا ہی ہوگا
ہاں ہاں
اچھی کی ہو امید کریں گے اچھا ہی رہے گا
امید پہ دنیا قائم ہے
صحیح بالکل
ویسے آپ کیا کر رہی ہیں ابھی
کچھ نہیں گرمی سے بیحال ہے ادھر ادھر ہوا ڈھونڈ رہے ہیں کہیں سے میں کچھ ہوا آئے گی
ہاں بہت زیادہ ہوا ہوا کی بہت ضرورت ہے ابھی
ہاں ہاں اس وجہ سے اس گرمی کی وجہ سے لگتا ہے کہ آکسی پہ بھی اثر پڑ گیا ہے سانس بھی کم آرہی ہے
آج کل دیکھیے آپ کتنے مریض بن گئے ہیں لوگ اسی آکسیجن کی کمی کی وجہ سے
اللہ ہی کچھ کرے تو بہتر رہے گا
ہاں اور کچھ کر ہی نہیں سکتے ہم بھی
ہاں ہاں اب جلدی سے لائٹ آنی چاہیے تو کچھ
بارش بھی زیادہ خاص پڑ نہیں رہی ہے بڑھتی ہے تو اور زیادہ گرمی ہو جاتی ہے
ہاں ہاں اس سے تو زیادہ ہی گرمی اٹھتی ہے
ہاں ہاں ورنہ کیا
کب بارش آئیگی تھوڑی سی راحت ملتی ہے اگر تھوڑی سی بارش ہوتی
کہاں اب تو پڑھ ہی نہیں رہی ہے بہت کچھ دنوں سے بارش ہی نہیں پڑ رہی ہے
ہمم ہاں ہاں بہت بہت زیادہ یے ایپ پے کیا بولتے اوکے خوش اکسالی ہو گئی بہت
ہوا میں ہی الگ ہی کچھ گرمی آتی ہے
آ ہاں صحیح اب ان شاء اللہ لائٹ آنی چاہیے تو ہم بھی تھوڑی
ہاں ویسے چائے وغیرہ ہو گیا
ہاں ہاں کپ کی کپ کی اب تو کھانے کا ٹائم آگیا اب تو اس کھانا بھی نہیں کھائے جا رہے ہیں
ہاں
تو آج مٹن بنایا ہے
اچھا اچھا اچھی بات ہے
کیااں بناائے کیا کر سکتے ہیں گرمی میں تو کچھ کھانے پینے کا موڈ ہی نہیں رکھا
اور یہ ہیٹر کی الگ گرمی ہے پھر وہاں بیٹھ نہیں پاتا ہے بندہ
ہاں ہاں خدا ہی کچھ کرے
ہمم یے کچھ دن پہلے اچھی خاصی ٹھنڈ تھی کی اب اچانک گرمی ہوگئی پھر سے
ہمم اچھا موسم یے ہے گرمی کا تو کیا بتا سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں
ہاں ہاں کبھی گرمی تیز بڑھ جاتی ہے تو
آمم ہمم سہی چلو کوئی نہیں ابھی ہم لائٹ کا ویٹ کر رہے ہیں تو تب تک ہم بھی تھوڑا ادھر ادھر کریں گے تو چلے بیٹھے اپ بھی اللہ کے حوالے اوکے ثھر اللہ حافظ